ہام
ہلو وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں ہلو
ہاں ہلو
آپ ٹھیک ہو
ہاں اللہ کا شکر ہے آواز آ رہی ہے
ہاں ہاں
ہوں
گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی اللہ کا شکر ہے سب لوگٹھیک ہ آپ لوگ ٹھیک ہیں سب لوگ اچھا
اور کیا کر رہے ہیں
آج میرے یہاں کچھ لائٹ خراب ہو گئی ہے کچھ شارٹ سرکٹ ہوا اس کی وجہ سے انورٹر میرا بند ہو گیا
یہ شارٹ سرکٹ ہوا کیسے
کل بارش وارش ہو رہی ہے نا کچھ ہوا ہوگا اسی سے
باہر ہوا ہے یا اندر
باہر باہر گھر کے باہر ہمارا جو ہمارا جو پاور سسٹم ہے وہ سب گھر کے باہر ہے
کیوں
وہی مرتبہ گھر کے اندر تو آگ لگ گئی تھی ہم سو رہے تھے مجھے پتاہ ہی نہیں چلا
نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی
میرے کمرے کے پاس سیڑھی ہے نا وہیں آگ لگی پورا دھ دھواں دھواں ہم مطلب سوتے سوتے بے ہوش ہو گیا کسی کو پتا ہی نہیں چلا
اچھا تو
بھر بولے گھر والے اگر تھوڑا اور دیر آئے ہوتے تو ہم شاید انلہ للہ ہو گئے ہوتے اللہ کے پیارے ہوگتے ہیں
ہ یہلہ نہ کرے
تو اس دن بابا نے کہا اس دن بابا نے کہا یہ سارا سسٹم گھر سے باہر کرو اس کو پھر میں نے اس کو سارا باہر کرایا بدیرا ورنہ آپ کو بھیج کے دکھا دے کہاں رکھا ہوا کیا ہے
اچھا یہ بتائیے
ہوں
آپ کو آتا ہے کھانے کی چیزوں میں کچھ بنانا
نہیں کچھ نہیں آملیٹ بنا لیتے ہیں لیکن انڈر جب بھی پھوڑ ہیں تو وہ پتہ نہیں کیسے ایسے ٹوٹتا ہے کہ باہر سب گر جاتا ہے
اور کچھ بھی نہیں آتا ہے
اور کچھ بھی ہاں جو چاول بچ جاتے ہیں ان کو فرائی کرنا آتا ہے جو جیسے میرے یہاں ہوتا ہے
کیسے کرتے ہیں
میرے یہاں چاول بچے ہوتے ہیں
ہاں ہاں
کو پورا ہاتھ سے اس کو تو مطلب تھوڑا تھوڑا الگ کر لیتے ہیں اس کو جو ہے
ہاں ہاں
کہتے ہیں اس کو جو بھی کہتے ہیں وہ خیر اس کو الگ کر لیتے ہیں ہم
اچھا آپ کو پتا ہے وہ جو مووی ہے نا سوریہ ونشن
ہاں ہاں
اس میں ان کی بیٹی وہ بچے ہوئے چاول کا میٹھی بات بنا کے دیتی ہے وہ کیس وہ کیسے بناتی ہے
سمپل ہے یار چاول ہے اس میں کچھ کرنا ہے دودھ ہے دودھ کو اس میں کیا کہتے ہیں چینی کے ساتھ پکا دیجیے اور اس کے بعد چاول جو بچے ہوئے ہیں اس کو ڈال دیجیے ہو گیا میٹھی بھات اور اس میں کچھ ا رواکٹ سائنس تھوڑی نہیں ہے میں نے سے کبھی پکایا نہیں کبھی کھایا نہیں ہے لیکن جو نہیں نہیں بولتا ہے ہمارے یہاں کھیر بنتی ہے ہاں کھیر کھیر
کس چیز کی
چاول کی بنتی ہے لیکن وہ کیسے بنتی ہے ہم کو نہیں معلوم شاید چاول کو بوائل کر کے رکھ ہیں اور نہیں ہوں ہوں
چاول کو پہلے تھوڑا سا گرائنڈ کرنا پڑتا ہے
اب جو بھی کرتے ہو مجھے نہیں معلوم لیکن ایسے ہی کچھ ہم نہ تو کاتے ہیں نا مجھے پسند ہے اور نہ جانتے ہیں اس کے بارے میں
نہیں ہم بھی ہم نہیں بناتے ہیں یہاں پہ ایک ہماری پڑوسی بناتی تھی پھر اس کو ہم نے دیکھا تھا ایک بار پھر گیار وز بنایا تھا چاول جو ہوتے ہیں جو کشمیری چاول ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا گرائنڈ کرتے ہیں پھر اس کو جیسے مطلب دودھ میں سوجی بناتے ہیں نا
ہاں ہاں
دودھ میں سوجی ملا کے وہ ویسے ہی بنتا ہے
تو سو جی جیسے مطلب ہم سمجھے نہیں
تو جی پتا سو جی کس کو کہتے ہیں
بتیں ہے رواں کو
ہاں تو ہم اس کو بناتے ہیں مطلب رمضان میں زیادہ تر وہ بنتا ہے ہم اس کو دودھ میں مطلب پہلے دودھ رکھتے ہیں دودھ ابالتے ہیں اس کو تو یہاں اس کو تو یہاں پھر نہیں بولتے ہیں پت نہیں آپ کھاتے ہیں یا نہیں
کیا بولتے ہیں
پھرنی پھرنی
ہاں فھرنی ہمارے یہاں سوت پہنی کہتے ہیں اس کو لیکن وہ یہ نہیں بنتا ہمارے یہاں دودھ جو آپ لوگ چائے کے ساتھ ویسے کھاتے ہیں نا نارمل کیا ہوتا ہے وہ چائے کے ساتھ جو کھاتے ہیں بابا میں نے دیکھا کھاتے ہوئے
روٹی
نہیں ار وہ جس میں نمک ہوتا ہے کچھ ایسے لچھے دار ہوتا ہے
کتے
وہ جو ڈبے میں ہوتا ہے نکال نکال کے اس کو چائے میں ڈوبا کے بھی کاتے ہیں ہ سو ہے نا ہاں وہ ہمارے یہاں بنتی ہے رمضان میں ہندو نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں سیوئیاں جو ہمارے ہوتی ہے وہ اور باریک ہوتی ہے وہ دوسری طرح کی ہوتی ہے اس کو ہمارے یہاں سوت فنی کہتے ہیں
نہیں ہم سوایاں بھی بناتے ہیں دودھ میں لیکن
ہوں
ہاں ہم وہ بھی بناتے ہیں سوجی بھی مطلب سوجی ہم ایسے بناتے ہیں دیکھو مطلب دودھ کو ابال نا پڑے چینی وغیرہ سب کچل ڈالا چینی ڈرائی فروٹس جو بھی ڈالنے ہیں وہ ڈالیں
ہوں ہوں
پھر تو میری بای میں درد ہو گیا سب میں درد ہو گیا میں پس کر رہ ہاوں مھے چکر آ رہا
تو کیوں کان کے نیچے فون دبایا ہے
ہوں
کان کے نیچے فون دبایا مطلب نیک کے ساتھ
نہ نہ مجھے یہ ف لگا کیا ہے میں بس رائٹ ہینڈ سے پریس کر رہی ہوں کسی سے پتا ری کیا ہونا ہاں کیا کہتے ہیں اس کو مطلب ڈالا اس میں ڈرائی فروٹ وغیرہ
ہوں
اور سوج لگی تھوڑی سی مطلب جتنی کوانٹٹی ملک کی ہوگی نا تھوڑی سی لینی ہے مطلب وہ کیونکہ مطلب وہ ابال کے بہت زیادہ بر بر جاتی ہے نا جیسے وہ موٹی ہو جاتی ہے تھوڑی سی سوجی نہیں
ہاں وہ دودھ کے ساتھ مطلب گھل کے جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے وہ
ہاں سوجی تھوڑی سی لین وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالنی ہے دودھ میں اور ایک ہاتھ سے مطلب چمچ سے ہلاتے رہنا ہے اس کو
ہوں ہوں
لیکن وہ پتلی نہیں ہونی چاہیے مطلب جیسے پی سکے اس کو ویسے اس میں مزہ ہے جب موٹی ہوتی ہے اس میں مزہ نہیں آتا بس یہاں پھر نہیں بناتا
اچھا نہیں اس کو ہم لے جانتے
کھیر ہے نا جو کھیر ہے جو آپ سمایا کہتے ہیں اس کو بھی ایسے ہی پہلے دودھ ابالنا ہوتا ہے
ہوں
چینی وغیرہ ڈالتے ہیں اس میں ڈرائی فروٹ ڈالتے ہیں اور پھر اوپر سے وہی سےمایا ڈالتے ہیں جب تک وہ نرم ہو جاتا ہے اس سے بیا
ہ بیس میں ہ دیکو میٹر لوڈ لے رہے ہیں اور تھوڑا س ان سے پوچھ لو ہارون بھائی سے کیا ہوا ہے اس کا فین نہیں چلا ہے کیا بات ہے جو ٹمپریچر ہیٹ کر کے کے بار بار بند ہو جا رہا ہے ٹرپ کر جا رہا ہے اس کے بارے میں پوچھ لو کیا ہو سکتا ہے اس میں
اوکے ٹھیک ہے ہاں کہ ہے م جب تک نرم ہو جاتی ہے اس میں
ہاں ہاں
وہ بھی بن جاتی ہے ویسے آپ کے یہاں سوایا کیسے بنتی ہے پھر
ہمارے یہاں سوئیاں پہلے بنتی ہیں جو میرے گھر پہ بنتی ہیں وہ بتا رہے ہیں
ہوں ہوں
پہلے ہم جو ہے شیرہ بناتے ہیں پانی میں ش شرینی شرینی مطلب پانی میں پانی میں میں چینینی کو ڈال کے اس کا شیرا بناتے ہیں
ہوں
ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کو جو دودھ مکس کرنا ہوتا ہے
ہوں
ہاں اس کو اوپر کر دو دیکھو لائٹ آئی
ہاں ہ
اس میں دیکو بتا رہا ہے چارجنگ
ہاں بتا رہا ہے چارے
اچھا ہوں تو ہاں پہلے ہم نے اس کو وہ شرین بنا لی اس بت کھویا ماں با جانتی ہیں
ہاں ہاں کھویا
کھویا ہاں کیا کھویا کیا پایا وہی والا کھویا اس کھوئے کو جو ہے اس میں
میں نے تو سب کچھ کھویا ہے پوایا میں نے کچھ بھی نہیں ہے
آ جائیں گے نا آپ بیٹری نہیں چارج کر رہے ہاں چارجنگ ہو رہی ہے اچھا پھر اس کو چھوڑو اسی کے حال پہ دیکھتے ہیں ہاں
ہوں
اچھا دو سو دو سو بارہ اچھا ہ ہ ہ اچھا اچھا چلو سب کچھ صحیح ہے ایک کام یہ ہے ایک سوئچ چینج کرنا ہے لیکن تھوڑا سوئچ لانا پڑے گا ساحل تم کو ابھی کل کروائیے وہ پانی جو موٹر کا ہے وہ بند ہو گیا ہے ابھی دیکھے ہیں ہاں سمرسی پل کا پانی کا نہیں ہو تو پھر اس کو ہم دو تین دن بعد ہی کراتے ہیں تو تم کھولتے رہو فیس بورڈ تب ت یہ لے کے آ جائے گا میںتر کیا چے ج ہم کال کر دیتے ہیں وہ لے کے چل یہ ہیوس کورل ماڈل میں ہے نا ماڈلر ساحل جاؤ گے ہاں گاڑی دے دیں چلے جاؤ اور فون کر دیےتے ہیں وہ دے دے گا تم کو تو یار بول ہلو
ہوں ہوں
تو کیا بتا رہا دھیان
ہاں پھر اسس میں کھویا ڈالا
ہوں یہاں چھوٹ جائیے وہ آ رہا ہے بنانے کے لیے اس میں شیری نے میں کھویا ڈال دیا پھر وہ کھویا اس میں پورا پوری طرح سے میلٹ ہو جائے گا
ہاں ہاں
پھر جو ڈرائی فروٹس ڈالنے ہوتے ہیں اس کو ڈال دیے
ہوں
پھر جب اس کا ٹریکشر بالکل صحیح ہو جائے گا لو فر اھااں با یہ والی گاڑی ہے پھر ساحر وہ اسپلینڈر ہے اس کی بریک دیکھو بارش ہوئی نا تھوڑی پکڑتی ہے دیکھ کے جانا
اس کا ٹیکچر صحیح ہو جائے پر
ہاں پھر اس کے بعد جو ہے سوئیاں ہمارے یہاں پہلے سے بھنی جاتی ہے اس میں کوکر میں
گھی کے ساتھ اس کو ہلکی بنی جاتی ہے اس کا کلر چینج ہو جائے تب تک
اچھا
ہوں آؤ پھر فیض
پتتا نہیں آپ کیا بناتے ہو کیسے بناتے ہو ہمارے یہاں اب جب آپ آئیں گے ان انشاء اللہ تو ہم سھر نہیں بھی بنائیں گے
ہوں
اور یہ سویا بھی بنائیں گے
جی
اور پھر دیکھنا آپ اس کا ٹیسٹ
چینج کرنا ہے کھول تو ہم منگا لیتے ہیں اچھا تو ٹھیک ہے ٹرائی کریں گے ان شاء اللہ اور کیا بتا رہے تھ ہم کچھ بتا رہے تھے نا ہم
وہیں نہا کیسے بناتے ہیں وہی بنا بول رہے تھے بچ
وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو پہلے سے فرائی کی ہوئی ہوتی ہے فرائی کا مطلب ہے کے سھ ہلکا سا بھونتے اس کو
ہاں ہاں ہاںدے یہاں بھی وہی کرتے ہیں
ہاں اس کے بعد وہا تھڑا کو ڈال رہتے ہیں اس میں جو ہے جا کے مطلب جیسے کہتے ہیں نا پھول جاتی ہے
ہوں
ہوں بسر س ریڈی
اور ہم وہ اور ہم وہ چائے کے ساتھ نہیں کھاتے ہیں
ہوںیکھیک اچھا جو بھی ہو
اس اس کو یہاں اس کو یہاں کتنم بولتا ہے فین بولتا فین فنی
فینی فینی تو
ہوں
تو ہم نے جو کہا نا وہ آپ سمجھ نہیں پایا ہم نے سوت فنی کہا ہمارے یہاں کاف نہیں کہہ رہے اس کو سوود بھی نہیں کہتے ہیں وہی سیم چیز ہے میں نے دیکھا ہے نا اسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں
ہاں ہم سفین کہتے ہیں وہ ہم چائے پ ساتادی کھاتے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سمیا ہوتا ہے اس کو ہم ویسے بناتے ہیں
وہ ہوتا ہے لیکن جو
تنا سس ایمئر منگایا کہ ایم سی بھی مگاے کیا منگا ف
پت نہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا کر رہے ہیں ہوں
کہہ رہے ہیں منو ایک ہی اس میں کورل ماڈل کی ایم سی بھی ایم سی بھی منگ لے ہاں سیکشسی منگائے تھے کتنا ہاں سم کی ہلو منو ہیلو
ہاں
ہیلو
چلو میں کرتی ہوں آپ کو بعد میں کال واپس
کیا ہوا ہلو ہلو